ہیلو ابو
وعلیکم السلام کیسی ہو آپ
میں ٹھیک ہوں الحمد اللہ تم سناؤ تم کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں اور گھر میں سب کیسے ہیں
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سناؤ آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا کھانا کھایا
نہیں ابھی نہیں کھایا آپ نے
نہیں ابھی نہیں آج کس ٹاپک پر ہم بات کریں
آج میں سوچ رہی تھی موسم بہار پر گفتگو کرے
بہت خوبصورت ٹاپک ہے
آپ نے محسوس کیا ہے آج کا موسم صبح جب میں چھت پر آئی تو ہوا میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے بہار نے چھپکے سے شہر کو چوم لیا ہو
بلکل میں بھی وہی سوچ رہی رہا رہی تھی موسم بہار کا اپنا ہی جادو ہوتا ہے نس سردیوں کی س سختی نہ گرمیوں کی جلن بس ایک نام سا احساس جو دل تک اتر جاتا ہے
مجھے لگتا ہے باہر صرف موسم نہیں ہوتا یہ ایک احساس ہوتا ہے جب درختوں پر نئی ا کون پلین نکلتی ہے پھول کلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ی زندگی دوبارہ مسکرانے لگی ہو
سچ کہا تم نے باہر زندگی کو نیا نیا رنگ دیتا ہے سردیوں کے بعد جب پہلی دھوپ نکلتی ہے اور ہوا میں ٹھنڈک کے ساتھ ہلکی سی گرمی ہوتی ہے تو انسان کا دل بھی کھل کھل اٹھتا ہے
آپ کو یاد ہے بچپن میں جب ہم اسکول جاتی تھے اور راستے بر پیلے اور گلابی پھول گرے ہوتے تھے میں ان پھولوں کو اٹھا کر کتابوں کے بیچ رکھ دیتی تھی
ہاں اور میں انہیں پھولوں کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ قدرت کتنی خوبصورت ہے موسم بہار میں سب کچھ اتنا زندہ لگتا ہے جیسے ہر چیز کہہ رہی ہو کہ اب رکنا مانا ہے اب چلنا ہے
بہار میں مجھے صبح کا وقت بہت پسند ہے جب سورج دھیرے دھیرے نکلتا ہے اور پرندوں کی چنچلاہٹ سے فضا گونج اٹھتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے قدرت کوئی نیا نغمہ گا رہی ہو
اور شام کا وقت بھی کچھ کم نہیں بہار کی شام جب ہوا میں پھولوں کی خوشبو ہوتی خوشبو ہوتی ہے اور آسمان پر سرخ اور نارنگی رنگ بکھر جاتا ہے انسان چاہتا ہے کہ بس اس لمحے کو تھام کر رکھے رکھ لے
تمہیں نہیں لگتا کہ بہار لوگوں کے رویوں کو بھی بدل دیتی ہے لوگ زیادہ مسکراتے ہیں زیادہ مللتے جلتے ہیں جیسے دلوں پر سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہو
بالکل سردیوں میں لوگ اپنے اندر سمٹ جاتے ہیں اور گرمیوں میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں لیکن بہار میں سب کچھ متوزن ہوتا ہے انسان خود بھی متوازن محسوس کرتا ہے
مجھے لگتا ہے بہار امید کا پیغام ہوتی ہے یہ بتاتی ہے کہ چاہے کتنی ہی سردی گزر جائے آخر کار پھول کھل ہی جاتے ہیں
اس لیے زیادہ شہروں اور نے بہار کو اتنا اہمی اتنی اہمیت دی ہے بہار صرف موسم نہیں بلکہ نئے شو صورت کی علامت ہے ٹوٹی ہوئی امیدیں پھر سے جڑنے لگتی ہیں
آپ شاعر شاعری کی بات کر رہی ہو تو مجھے ایک بات یاد آئی بہار میں لکھی ہوئی شاعری ہمیشہ زیادہ نرم اور خوبصورت ہوتی ہے الفاظ خود بخود دل سے نکلتے ہیں
ہاں کیونکہ جب آس پاس خوبصورتی ہو تو دل بھی خوبصورت سونچتا ہے بہار انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ بھی کچھ اچھا سونچ کچھ اچھ اچھا لکھے
بالکل بہار میں مجھے باغوں میں چلنا بہت زیادہ پسند ہے پھولوں کے درمیان چلنا ان کی خوشبو محسوس کرنا یہ سب روح کو سکون دیت تا ہے
میں بھی جب بہار آتی بہار آتا ہے تو صبح کے سس سیر کو نکا سیر کو نکل جاتی ہوں ہری گھاس پر چلنا ٹھنڈی ہوا کو ٹھنڈے ہوا کا چہرہ چھونا یہ سب زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں
آپ کو لگتا ہے کہ ہم شہری لوگ بہار کی قدر کم کرتے جا رہے ہیں موبائل اور اسکرینز میں اتنا الجھ گئے ہے کہ قدرت کی خوبصورتی دیکھنا بھول جیسے ہم بھول ہی گئے ہیں
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہاں جبک باہر کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ زندگی کو محسوس کرو پھولوں کو دیکھو ہوا کو محسو محسوس کرو وقت کو ضائع نہ کرو
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر زندگی ہمیشہ باہر جیسی ہوتی تو شاید لوگ اتنے اداس نہ ہوتے
لیکن شاید باہر کی خوبصورتی اس لیے ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں نہیں رہتی اس کی قدر اس لیے ہوتی ہے کہ وہ چند مہینے کہ میں چند مہینے کا مہمان ہوتا ہے
یہ بات بھی سچ ہے ہر چیز کی قیمت اس کی کمی سے ہوتی ہے اگر بہار ہمیشہ رہتی تو شاید ہم اسے بھی عام سمجھنے لگتے
اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر موسم کو اپنا مزہ اپب موسم کا اپنا مزہ ہے لیکن باہر کا مزہ سب سے جدا ہے کیونکہ یہ امید اور خوشی دونوں ساتھ لاتا ہے
آپ کو یاد ہے پچھلی بار ہم دونوں نے شہر کے باہر سفر کیا تھا کھیتوں میں ہریالی اور سرسوں کے پیلے پھول وہ منظر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے
ہاں وہ دن بہت خاص تھا سرسوں کے کھیتوں کے بیچ جانا ہوا کا لہرانا اور آسمان کا نیلا رنگ باہر بہار نے جیسے ہر چیز کو زندہ کر دیا تھا
مجھے لگتا ہے بہار انسان کو شکر گزاری سکھاتی ہے جب ہم پھولوں کو کھلتے دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ قدرت بنا کسی شکایت کہ اپنا کام کرتی رہتی ہے
اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ صابر کا پہلا پہل میٹھا ہوتا ہے سردیوں کے بعد بھی بہار آتی ہے جیسے مشکل کے بعد آسانی آتی ہے
اگر آپ کو بہار کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو آپ کیا کہو گی
میں کہوں کہوں گی زندگی کیونکہ بہار میں زندگی ہر طرف نظر آتی ہے اور آپ
میں کہوں گی امید کیونکہ بہار مجھے ہر بار یہ یقین دلاتی ہے کہ نیا کل بہتر ہو سکتا ہے
خوبصورت جواب شاید اسی لیے ہم بہار کا انتظار اتنے بے بے چینی سے کرتے ہیں
ہاں اور جب بہار آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وقت تھوڑا سا رک جائے
لیکن وقت نہیں رکتا صرف یادیں رہ جاتی ہے اور بہار کی یادیں ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہیں
تو پھر یہ طے ہوا کہ جب تک بہار ہے ہم ہر لمحہ جی بر کے کہ محسوس کریں گے
بالکل پھولوں کی خوشبو ہوا کی ن نرمی اور دھوپ کی روشنی سب کچھ اپنے اندر سما لیں گے
کیونکہ شاید کل موسم بدل جائے لیکن آج بہار ہے اور آج زندگی خوبصورت ہے
اور جب زندگی خوبصورت ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے موسم بہار مبارک ہو خوش مبارک ہو
مجھے لگتا ہے بہار انسان کو شکر گزاری سکھاتی ہے جب ہم پھولوں کو کھل تا دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ قدرت بنا کسی شکایت کے اپنا کام کر کرتی رہتی ہے اور یہ بھی سکھاتی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا تا ہے سردیوں کے بعد ہی بہار آتی ہے جیسے مشکل کے بعد آسانی
اور یہ بھی سکھاتے ہیں کہ صبر کا پہلا پہ پہل میٹھا ہوتا ہے سردیوں کے بعد ہی بہار آتی ہے جیسے مشکل کے بعد آسانی
یہ بات بھی سچ ہے ہر چیز کی قیمت اس کی کمی سے ہوتی ہے اگر بہار ہمیشہ رہتی تو شاید ہم اسے بھی عام ہی سمجھنے لگتے
میں کہوں کی امید کی کیونکہ بہار مجھے ہر بار یہ یقین دلاتا ہے کہ نیا کل بہتر ہو سکتا ہے پرانے کل سے
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ